السلام علیکم السلام علیکم بھائی ہلو
تو
ہاں جی آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام حمۃ اللہ وبر آپ کیسے ہو ٹھیک ہو
جی الحمد للہ اچھے ہیں آپ خیریت سے ہیں
ہاں میں بھی خیریت سے ہوں آپ سنے آپ کی زندگی کیسی جا رہی ہے
الحمد للہ لائف تو بہت اچھی ہے اور اللہ کے کرموں سے لائف بھی اچھی کر رہی ہے
زندگی اچھی کٹ رہی ہے چلے یار ہماری بھی اچھی ہماری بھی اچھی کرتی ہے بس یہ موسم ٹھیک ہو جائے اتنی شدید گر
جی ماشاء اللہ موسم تو بہت اچھا ہے سہانا ہے اور بہت پیارا موسم ہے
ہمارے یہاں سے تو پیارا نہیں ہے ہمارے یہاں سے شدید گرمی ہے گرمی تو تو اتنی زیادہ ہے کہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا گھر سے بات
اچھا ہاں اچھا یہاں کا موسم تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اچھا ہے یہ بارش والا موسم ہے اور بارش تو فی الحال ابھی ہو نہیں رہی ہے بٹ موسم بنا ہوا ہے بارش والا انشاء اللہ بارش ہوگی تو اور ہی اچھا لگے گا
میں تو سوچ رہا ہوں یار میں تو اسی چیز کے بارے میں وش کرا تھا کہ بارش ہو جائے اچھا موسم ہو جائے گا اور اب کیا ہی کر سکتا ہے انسان یہ تو انسان کے کرم ہے
تو اللہ کی مرضی ہے نا اللہ جب چاہیں گے تبھی بارش ہوگی کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ تک نہیں ہل سکتا تو پھر انسان کی کیا اوقات
یہ تو آپ نے صحیح بات کی لیکن یہ تو انسان کے کراماتتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے انسان جنگلات کاٹ ہوتا ہے انسان آلودگی پھیلاتا ہے کرم بھی اپنے خراب ہی رکھتا ہے تو پ پھر یہ تو سزا ہوتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے
جی جی بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ اور انشا جی جی جی
اور باقی یار انسان میں آج کل اگر آپ دیکھو گے چھوٹے بڑوں میں کچھ ادب وغیرہ نہیں رہا ہے یہ تو ہماری پیڑھی تھی جب ادب
بالکل صحیح بول رہے ہیں مطلب اب اب مطلب اس لوگوں کو یہ ادب بھی کروانا سکھانا چاہیے بڑوں کی چھوٹوں کی عزت کرانا چاہیے مطلب کھانا چاہیے کہ ہم سے کون بڑا ہے ہم کس کس لہجے میں بات کر رہے ہیں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں ہماری کون ہے چاہے چھوٹے ہووں بڑے ہیں چاہے جو بھی ہو اور ہمارا لہجہ کیا ہے اس حساب سے ہم بات کرنی چاہے نا کیونکہ لوگوں یہ لوگ تو مطلب چہرے اور خو مطلب چہرے تو لوگ بھول جاتے پر جو الفاظ رہتے ہیں جو لفظ رہتے ہیں وہ کبھی نہیں بولتے ہیں
وہ تو آپ نے صحیح بائی ہے تو آپ نے صحیح بات کی ہے تو اصل میں انسان کو جب بچ کون سی تربیت اچھی ملتی ہے تب انسان اچھا بڑھتا ہے اصل میں انسان کی تربیت کا اس کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ اس کی گھر والے کیسے ہے گھر والوں نے ان کو طبیعت تربیت وغیرہ دے دی ہے کہ نہیں پھر ورنہ اگر آپ آج کل کے بچوں کو دیکھو گے وہ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ نا میں لحاظ ہو ہے نہ ادب ہوتا ہے نہ کوئی سلیق
بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں کیونکہ آج کل کے جنریشن میں جو بھی بچے ہیں ایسے ہی مطلب یہی ٹون رہتا ہے بچوں کا بٹ یہ آپ نے صحیح بولا کہ کی تربیت اس کی ماں باپ سے ہی ملتی ہے اور اگر ماں باپ ماں باپ ا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم علم دیتے ہیں بٹ بچے کوئی کوئی ایسے رہتے ہیں کہ مطلب علم تعلیم لیتے ہی نہیں ہے وہ اپنے ہی دھن میں رہتے ہیں
اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آجل آج کل جو ماں باپ بچے کو تعلیم دیتے ہیں وہ دنیائی تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم ہوتی ہے وہ اضافہ وہ ان کی شقل میں اضافہ نہیں کرتی کہ نہ ان کے شعور میں اضافہ کرتی تی ہے کہ ان کو بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے
بالکل صحیح بولے دنیابی تعلیم ملتی ہے دینی تعلیم تو ان کو دونوں چیز دینا چاہیے دنیابی بھی دینا چاہیے اور دینی بھی دینا چاہیے میم تو زیادہ ضروری ڈیلی دینا چاہیے کیونکہ دین کتنا تعلیم اگر اگر انسان کے اندر آ گئی ہے تو زندگی بہت ہی اچھی خوبصورت ہو جاتی ہے اس کی
یہ تو سکون بری زندگی
ہاں سکون بھری زندگی رہتی ہے وہ چاہے کام ہو چاہے زیادہ ہو لیکن کم میں بھی اس میں اس کو سکون ہی ملے گا اگر اچھی علم ہے تعلیم ہے تو
یہ تو آپ نے بڑھیا بات کہی ہے یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر انسان کو تعلیم ہو دنیائی ہو دینی ہو انسان کے ذہن اور دماغ میں بھی سکون کو نہیں رہے دل میں بھی ہی رہتا ہے ورنہ انسان تو آج کل ذہنی مریض بن چکے ہیں سارے نہ رات بھر سوتے ہیں نہ دن میں بھی مردے جیسے پھرتے رہتے ہیں
تو یہ سب چیزیں کس چیز سے ہے آپ نے صحیح بولا ہے میں اس میں کچھ بولنا چاہوں گی آپ سے یہ بات آپ صحیح بول رہے ہیں لوگ مطلب زیادہ تر مطلب سست رہتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں کچھ کاموں تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو آج کا کل لوگوں کے پاس موبائل چل گئے اسمارٹ فون اس کی وجہ سے وہ اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے لیکن لوگ زیادہ تر اس کو مطلب بہت مس یوز کرتے ہیں مطلب اچھی چیزوں میں یوز نہیں کرتے ہیں جو کہ یہاں یہ موبائل میں اتنی اچھی اچھی رہتی ہیں آیتیں رہتی ہیں اور بہت سارے مطلب دعا یاد کر لو مطلب بہت اچھی اچھی باتیں رہتے ہیں پر لوگ باگنے اپنی ہی دھن پہ رہتے تو وہ چیز دیکھے اپنے آپ کو بھی خود وہ بنا لیے ہیں
کر دیتے اصل میں یہ موبائل کیسے چلانا ہے یہ بچوں کو اپنا ماں باپ ہی سکھائے گا کیونکہ بچے کو فرق نہیں کر پاتا ہے بچہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو فرق کر پاتا ہے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یہ میرے لیے غلط ہے کیا ہے
جی بالکل
تو وہ ساری چیزیں رہتی ہے بلکہ انسان بلکہ جب آج انسان نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ تو اس کو کیسے سکون ملے گا دماغ دل میں وہ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں
ذہنی مریض ہی بن جاتے اور مطلب اندر سے ان کا ایک مطلب دل میں ایک بھاری پن رہتا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے اور وہ نماز پڑھتے ہوں گے اگر ان کو کتنے شریر کہ خود کی باڈی اتنی ہلکی لگتی ہے الحمد للہ کیا سکون ملتا ہے اس میں مطلب ساری دنیا ایک دم خبر اللہ کی اگر جے نماز بھی انسان کھڑا ہو گیا ہے اور اللہ کی مطلب اللہ کی مطلب مان کی نیت اور اللہ کی مطلب اللہ دیکھ رہے ہیں اور بندہ دیکھ رہا ہے صرف انہیں دونوں کے بیچ میں اور کوئی پاس نہیں نہیں ہوتے صرف اللہ کی اور اس بندے کی مطلب بات چیت ہوتی تو اللہ تعالی بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اپنی ساری دل کی بات وہ بندہ اللہ سے کرتا ہے اللہ بھی دیکھتے کہ ہمارے بندے کہاں تک مطلب کیا کر سکتے ہیں
لیکن آج کل یہ ہوا ہے جب انسان جائے نماز پہ یا مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے توب وہ تب یہ چیزیں نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا پڑھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں میرے دماغ اور دل و دماغ میں کیا ہونا
یہ بات آپ صحیح بولے اور ایسے بھی ہوتا بھی نا کہ جب ہم جے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سارے وس و سے آنے لگتے ہیں بہت س مطلب ہر ایک چیز سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں لیکن ہمیں مطلب اس چیز کو اپنے ہاتھ جو نفس ہیں ان کو مطلب بہت سے ایسے وسسے آتے ہیں کہ ان کو ہم کر لیکن ہمارا دماغ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے صرف ہماری وہی عبادت میں وہی صورتیں بس وہی پڑھتے جانا چاہیے کہ میرے سامنے میرے مجھے جیسے کوئی کوئی ایسے نماز میں کھڑے رہے تو بہت نماز پڑھتے ہیں کسی کام کو بہت جلدی ہیلی رہتے ہیں تو ایسے نماز بالکل نہیں پڑھنا چاہیے اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا تو نہیں مجھے نماز ایسی پڑھنی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ ہیں کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہم کس طریقے س نماز پڑھ رہے ہیں
یہ تو آپ نے بےحد اچھی بات کہی ہے اصل میں انسان سان کو چاہیے کہ جو وہ سورج پٹ اگر وہ زور سے پڑھے گا اور ان پہ دھیان دے گا کہ ان کے مطلب کیا ہے سب سے بڑی بات ہے اگر انسان کو دین کے اعتبار سے اور زیادہ اضافہ کرنا ہوگا اپنے مطلب جو بھی اس میں اضافہ کرنا ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ عربک زبان سیکھ لے اگر وہ چیزیں سیکھے گا تو اس کو اچھے سے سمجھ جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا ہے لیکن یہ سب چیزیں تو کوئی کرتا نہیں ہے بس انسان دن بھر موبائل فون کے ساتھ لگا رہا تا ہے باقی ساری دنیا کی فضول باتوں میں الجا رہتا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے کرے گا انسان
ہاں دنیا کی لیکن دنیا کی یہ باتیں ہمارے کام کبھی نہیں آئیں گی ہماری وہی کام آئیں گی جو ہمارا علم ہے امال ہے وہ ہمارے کام آئیں گے آج تو ہم دنیا میں دکھانے کے لیے کر دیں گے لیکن وہ آخرت میں تو میرے ساتھ یہی جائے گی میری نماز جائے گی یر امال جائیں گے
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کیا اصل میں انسان میں جو غیرت ہے وہ غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے آج کل سارے مطلب ہی بن گئے ہیں
بالکل بالکل بالکل اور ایک دوسرے کے اندر محبت ہی نہیں رہتا بھائی بھائیوں میں محبت نہیں رہتا اور اللہ کو بھی کتنا مطلب بہت تکلیف ہوتی ہو گسے میں مطلب بھائی کیونکہ ہمارے نبی کو تو محبت ہی پسند ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی نظر سے دیکھے اگر ہم کسی کو مسکراتے بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالی نے کتنی نیک کیا دیتے ہیں
یہ آپ نے اچھی بات کہی اصل میں آج کل جو بھی نظر تی ہے وہ محبت والی نہیں اٹھتی ہے وہ تو خراب ہی اٹھتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اگر انسان اپنا دین سدھارنا چاہیے گا اپ اپنی دنیا سدھارنا چاہے گا تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنے دلوں میں محبت رکھے اپنے آپ آنکھوں میں لہجہ رکھے اخلاق رکھے اپنے اندر اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو اس کی دنیا بھی آباد رہے گی اس
آخرت بھی اباد ہے بالکل بالکل ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے بات بہت ہی اچھا لگا آپ کی یہ آواز سن کر میں بالکل بالکل امال کروں گی اس چیز میں جو چیز آپ نے ابھی مجھے بتائی ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر ہر مسلمان کونا چاہیے ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے اخلاق محبت رہے ایک دوسرے سے کیونکہ غصہ تو بہت ہی بری چیز ہے غہ ا تو ہمارے لیے ہمارے مطلب ہمارے خود کے لیے یہ ہانیکارک ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور غصہ کرنا بھی نہیں چاہیے غصے سے بہت کام اچھے کام بھی بورے ہو جاتے ہیں غصے سے اس لیے غصہ جتنا مطلب ہو سکے تو نہ ہی کرے وہ زیادہ اچھا ہے اور خوش رہیں لوگوں کو بھی خوش رکھیں اپنے آس پڑوس کے آس پڑوس لوگ لوگوں کو بھی خوش رکھے ان کو اچھی باتیں سکھائائے اچھے دین سکھائے اچھا علم سکھائے کہ وہ لوگ بھی سیکھیں ہماراری لی اچھی اچھی بات بھی
یہ تو اصل میں جو یہ بات ہے یہ آپ کی اچھی بات ہے لیکن انسان آج بالکل غسل اسی لیے بن گیا ہے کیونکہ وہ سوتا نہیں ہے اور رات کو تین بجے سوئے گا چار بجے سوئے گا
جی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ بالکل
کوئی بات نہیں ابھی آپ سے بات کر کے مجھے بےحد اچ اچھا لگا پھر کبھی بات کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ